ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
اور کیسی ہیں
جی الحمد للہ ٹھیک ہے
کیا کر رہی ہیں
کچھ نہیں بس ابھی کھانا بنا کے فری ہوئے ہیں آپ بتائیے
اور کھانے میں آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں کیا کیا بنا ل
چکن پنیر
اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ
ج
اور بتائیے اور سفر وفر میں جاتی باتی ہے گھومنے گئی گئی سفر میں سفر کیسا رہتا ہے آپ کا
الحمد للہ بہت اچھا
اچھا ماشاء اللہ سبھی اچھا ہے
اور آپ خیریت سے ہیں
جی الحمد للہ خری سے ہیں
اور بچے کیسے ہیں
بچے بھی اچھے ہیں سارے سب سفر میں ہم لوگ کل سفر میں آئے تھے سب
ہم
گھومنے اتے سفر میں سب اور فیملی میں کیسے ہیں آپ کے لوگ
ٹھیک ہے
جٹھ ہے کہیں جا رہی ہیں گھومنے
ہاں جائیں گے
اچھا کہاں جائیں گے گھومنے اچھاچ
اور سنائیے
اور سب بڑھیا ہے کھانے میں کیا کیا پسند ہے کیا بنا لیتی ہیں آپ
کھانے میں سب بنا لیتے ہیں ہم
سب بنا دیتی ہیں اور پسند کیا ہے آپ کو
چکن نان ویج میں
اچھا
ہاں
جی جی آل سبزیاں پسند ہوں گی آپ کو کھانے میں ماشا اللہ
اور بتائیے
مس سب اللہ کا کرام مجھے کھانے میں سب پسند ہے ساری چیزیں بنا لیتی ہوں لذیذ بنا لیتی ہوں
اچھا
ہوں مگر
اور خیریت سے ہیں سب گھر میں
جی الحمد للہ سب خیریت سے ہیں اللہ کا شکر ہے سب اچھے ہیں
گرمی تو ہے بہت
بہت بارش وارش ہوی کہ نہیں ہوئی
نہیں بارش نہیں ہوئی
موسم تو بنا ہے اللہ ہاں ہاں موسم تو بن اللہ کا کرم ہوگا تو بارش بھی ہو جائے گی
بے شک ہاں ہ
اور بتائیے کیا بنالی کھانے میں آج
آج بنا ہے
آج تو کچھ اسپیشل ہی بنے گا
نہیں گھر پہ تو نہیں بنے گا باہر ہی بنے گا
اچھا باہر اچھا باہر کوجا رہی ہو
شاید جائیں گے
چلو ماشاء اللہ اچھا ہے انجوائے بھی کرنا چاہیے گھومنا پھرنا چاہیے اور کوئی آ بھی رہا ہے کیا کسی کو انوائٹ وغیرہ بھی کیے
نہیں کوئی انوائٹ نہیں
اچھا فیملی بس ہے
ہاں نہیں
اچھا ہو گیا تو وہ دعوت ووت چلے گی یا وہہی نہیں چلے گی
بعد میں دیکھا جائے گا
اچھا فی الحال ابھی آج آپ کا دن ہے تو آج آپ فیملی کے ساتھ جائیں گے ہاں یہ بھی صحی بات ہے اچھی بات ہے اور
اور سب اللہ کا کرم ہے
ہاں اللہ کو تو بنا رہے ہمیشہ سب کے کارم بنے رہے اللہ سب پہ اپنا سایہ بنائے رکھے
ہوں
آپ کی ساری دعائیں قبول ہو
آ مین
سمما امین
آپ جو چاہیں آپ کو وہ ملے
آ مین
وہاں کا موسم کیسا ہے مطلب بارش والا ہے کہ
دونوں ہے بارش بھی ہے دھوپ بھی ہے مطلب بارش نہیں ہو رہی ہے
اچھا اچھا
بادر ٹائپ سے ہوں
یہاں بھی موسم بنا ہوا ہے بٹ بارش ابھی نہیں ہو رہی ہے اللہ کی رحمت جب بر سے ہ اللہ کی رحمت جب برس ہاں جبھی برس جی جی
ہاں
ہ ہ اور بتائیے ناشتہ واشتہ ہو گ باقی لوگ ابھی سب ناشتہ کر رہے ہیں ناشتے میں بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے دعوت دے رہے ہیں چار چادر ہ میں بھی ابھی کلنی ہوں تھوڑی سی اور سارے بچے لوگ کھیل رہے ہیں ہ آج بچوں کو بول رہے ہیں چلے جاؤ گھومنے کہیں تو موسم کو دیکھتے ہوئے بول رہے ہیں کہ ابھی کہیں نہیں جانا ہے موسم ہاں دھوپ اور گرمی بہت ہے مس ہے بہت زیادہ
اللہ رحمت برسات ہے بارش ہو جائے تو اچھا لگے تھوڑا سا
بالکل
اور بتائیے
اور سچھا رہ ہے
گھر نہیں گئییں جائیں گی گھر امی کے پاس
نہیں
فملی سے ملنے
نہ ہی نہ جائیں گے
آپ کی فیملی میں سب اچھے ہیں
ہاں ماشاء اللہ
چلو اللہ کا شکر ہے اچھی ہی رہنا چاہیے
ہوں
اور اور بتایے
اور ہمارا ابھی تو وہ نہیں آیا
کیا آ جائے گا آپ کا کبھی
آئی ڈی نہیں آئی میری
ابھی آ جائے گی آپ نے اس میں وہ کیا ہے
ہاں میسج تو ڈالا ہے میں نے
ہاں لیکن آپ نا دو میں وہ ہو گئے تھے جی مطلب آپ مطلب دو مطلب دو میں ایڈ ہو گئے تھے
نمبر سے نمبر سے نہیں جیسے کاریہ ایپ میں ڈاؤن لوڈ جو بھی کیا ہے تم سے ہم مطلب پہلے کر چکے تھے ہمارا ابھی تک ٹاسک نہیں ملا
نہیں تو اس میں آپ میسج کریے کہ میرا نہیں آئے تو اس میں شاید آ جائے آپ کا
ہاں ہاں
جی اور سب بڑھیا ہے نہ
جی جی الحمد للہ
چلو اللہ کا شکر ہے بڑھیا ہی رہنا چاہیے
کب تک واپسی ہے پھر
ہ آج تو مطلب وہ کیا آج تو مطلب کل آئے تو آج رکیں گے پھر اللہ جاہیں گے تو کل ان شاء اللہ کل گھر ہی آئیں گے
گرمی بہت ہے کل ان شاء اللہ گھر آ جائیں گے
ہاں ہاں
کل بہن لوگ بھی چلی جائیں گی دلی
ہاں ہاں ہاں
ان شاء اللہ پھر کل پھر آ جائیں گے
جس کام کے لیے گئی تھی ہو گیا
جی آج شام کو ہوگا نا جائیں گے
اچھا
شام کو جانا ہے ابھی تو اتنی گرمی ہے تو کہاں سے جانا ہوگا
ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے گرمی تو بہت ہے
آپ کا کام ہو گیا
ہاں ہم تو فارغ ہو گئے کام سے ہاں ہاں
ہم بھی مصروف تھی سارے کاموں میں
ہاں صبح سے وہی رہتا ہے کام
ہاں صحیح اپنا صبح جلدی سے سب کر لو تو اس ٹائم سے فارغ ہوجاتا ہے
ہاں ہاں
چلو الله ماشاء اللہ اور بتائیے
اور اللہ کا کرم ہےسب بڑھیا ہے ہسبینڈ چلے گئے ہمم
چلے گۓ
ہاں چلے گا
اور آپ کی امی ٹھیک ہے
ہاں ہاں وہ تو ایک دم ٹھیک ہے
اچھا اور وہاں آپ کے ممی کی طرف بھی سب اچھے ہی ہوں گے
الحمد للہ سب خیر سے ہیں
الله تعالی ایسے ہی سب کا بنا مطلب اچھے رکھ سب کو
جی جی
اللہ کا کرم
ہ
اور آپ نہالی
نہیں ابھی ہم نہائے وہائے نہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے میری آج
اچھا آج آپ کا اسپیشل ڈے ہے اور طبیعت خراب ہو گئی آپ کی
ہاں
جائیے دکھوالجیے ڈاکٹر وغیرہ کو انشا الله شفا مل جائے گی دوا سے
دیکھایںگے جی
آج طبیعت اچھی رکھیے آج آپ کا اسپیشل ڈے ہے
چلیے ہو گیا آپ مصروف ہے کیا کسی چیز میں
نہیں دعا کریے ٹھیک ہو جائے جلدی
انشاء اللہ انشاء اللہ میری دعا آپ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گی
چلیے ٹھیک ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ ہاں